ش ہیلو وم کام کلام
کیا حال ہے
بڑھیا ہے آپ بتیے آپ کے کیا حال ہیں فرمائےیں آپ کی
سا ہے ٹھیک ہے کھانا پینا ہو گیا
ہاں جی سب کہرییت ہے ابھی ہم لوگ
جی دعوت کھ کے اچ دعوت کہاں پہ تھی کس کی شادی تھی
شادی تو کسی کا تھی نکاحی کا کچھ نہیں تھا تھوڑا سا ایسے ہی آ کو پت ہی ہے گاؤں گھر میں بنڈارا ونڈارا
ہاں اچھا اچھا اچھا اچھ نہیں اچھی بات ہے اپنے گاؤں گھر میں رشتتے داروں اور ہمساائیوں کے ساتھ صحیح رکھنا آپس میں میل رکھنا ہے یہ تو یہ تو اچھی بات ہے اس سے پیار ہی بڑھتا ہے
جی جی بالکل آپ نےحیح فرم میا
ہ جی جی اور یہ تو اب تو یہ گاؤں میں ہی رہ گئی یہ بنڈارا بنڈارا وغیرہ شہروں میں تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہر کوئی اپنا اپنا ہی ہے اپنی اپنی نہیں
بل ص ہی فرمایا بالکل صی فرق فرمایا آپ ن م سو کی ب ہے تو لوگ اپنے موبائل سے ہی نہیں نکلتے آج کل تو لوگوں سے بات تو کرنا بہت دور کی بات ہے
اچ جچ اور کیا کیا مصروفیات ہے آپ کی ج
بالکل بڑھیا ہے ساری چیزیں اچھی چل رہی ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنائیے کس کس چیز پہ کس چیز پہ آج بات کریں ہم
آج کر لیتے ہیں اپنا تھوڑا سا تیوہار اور رشوں کے بیچ میں تھوڑی سی بات چیت رفییک ن لوگ تیوہاروں کو لوگ اپنی ریتی رواجوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں پیچھے تو کیوں نہا ہم اس چیز کو کروتا کا چل لے
بالکل جی ہاں اگر اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو عید بقر عید شادیوں کا پروگرام میلاد اور دوسری خوشیوں کے موقع پر بھی اسکی
بالکل صحیح صحیح فرمایا اپنی بالکل نئے نئے بچوں کو بھی عید جیسا ہمارا تہوار ہے بکری عید ہو چاہے وہ میٹھی عید ہو ہمارے بچوں کو بہت انتظار رہتا ہے کیونکہ ان کو عیدی چاہیے ہوتی ہے ہے نا اور گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں جو جی میرے ابو جان ہیں ہے دادا دادا دادی ادھر جانا ہے تو ان کو بھی تھوڑا سا یہ رہتا ہے کہ کہ ہمارے بچے باہر جو شہروں میں کام کر رہے ہیں وہ ایک ساتھ خاندان اکٹھا ہوتا ہے تو گھر میں رونا اور صاف صفائی یہ ساری چیزیں بہت مطلب ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے ماسء اللہ کتنا میں خوب سورت ہو جاتا ہے گھر کا نظارہ
بالکل ایب زیادہ تر تو بچ چوںک کے لیئے تہوار سب سے زیادہ خاص ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے تو تہوار کا مطلب ہوتا ہوتا ہی ہے نہیں کپڑے اچھے نیک اچھا کھانا پیسے اور کھیل کو بچپن میں تہوار کی خوشی کچھ اور ہی ہو ہوتی ہے بچپن میں سب سے زیادہ انتظار عید کا ہی ہوتا ہے کہ کب عید آئے تو ہم ہم عید منائے
کمایا آپ نے پہلے لوگ رشتوں کو بہت اہمیت دی تھے آج کل لوگ اپنے اپنے اتنا محسوب ہو گیا ہیں کہسیت ملنا بھی بہت کم ہو گیا
بکل صحیح بات ہے اور جیسے کہ عید ہوتی ہے تو بچے سب سے پہلے ہے نا جیب جیب جیب کرتے ہے کہ آج آج کتنی نہیں ملے گی چلو دے رہو چلو دے رہو رجی آن شروع کرتے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ ملی مجھے اس سے زیادہ ملی
مجے تف تو بہت پسند ہے ا پر گھر کا ماحول اتنا بدل جاتا ہے سچ کہوں کیونکہ نا باہر جو رکم کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں دوسرا ہمارا جو خاندان ہے بہت بڑ ہے ہے نا تو پہلے سب سے پہلے ہمار بڑے ابو کے جام
جی
ہوتا ہے ہم کانا ہے ن ایک دن کر کے ایسے ب بپ کیا ہے نا کہ ایک طریقے سے لھ ہے
بالکل بالکل انسان یہ انسان کی زندگی میں تو خوشیای لاتا ہے تہوار انسان ز ذمہ روزمرہ کی مصروفیات سے تھک جاتا ہے کام ہونا پڑھائی ہو ذمہ داریاں ہوں یہ سب انسان کو تھکا دیتی ہے لیکن تہوار انسان کو کچھ وقت خوشی اور سکون دیتی ہے ہے کہ نہیں اور ایک اہم بات یہ ہے کہ تہوار ہمیں دوسروں کے ساتھ خوشی بانٹنے کا یہ نا وہ بھی سکھا دیتی ہے کہ کیسے دوسروں کے ساتھ خوشی پاٹیں اگر صرف اپنے گھر میں خوشی ہو اور آس پاس کے لوگوں میں غم ہو تو وہ وہ خوشی مکمل نہیں ہوتی ہے کہ نہیں
مکمل ہو جی ج گے سی اج پ اپنا گھر پریوار خاندان ہے ایسے سب کے گھر میں اگر ماحول خوشی کا ہوتا تو مطلب ایک طریقے سے چار چامد لگ گیاات ہیں اور اگر کسی ایک بھی کوئی سوک جیسی بات ہو تو ہاں کتی کپ م لگ کسی اپنے تہوار کو
جی یہی وجہ تو ہے کہ ہمارے مذہب نے ابھی خوشی بانٹنے پر زور دیا ہے خاص طور پر عید کے موقعوں پر غریبوں کا خیال رکھنا رکھا جاتا ہے زکہ دی جاتی ہے صدکہ دیا جاتا ہے ہاں قربانی کا جو گوشت ہے وہ بھی تک کیا جاتا ہے یہ یہ تیوہار کا اصل حسن تو یہی ہے صرف اپنے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچا
اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ دور رہنے والے بھی رشتے دار ملنے آتے ہیں بالکل عید سے توار میں نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارے کا پیغام بھی ہے اور آپ کی گھر و کیسا رہا ہے
بار رشتتے دار رشتوں کو نا مضبوط کرتی ہے جو لوگ عام عام دنوں میں نہیں مل جاتے وہ تہوار کے موقع پر ملتے ہیں ایک دوسرے کے گھر چلے جاتے ہیں حال پوچھتے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرتے ہے کہ نہیں
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے پتا ہے میرے گھر میں میری امی جانے تو دو دن پہلے سے پکوان بنانا شروع کر دیا تھا
جی جی
اور پورے گھر کے خاندان کی جیسے میری بھاابھی جانے ہیں میری باجی وغیرہ ہیں ہم سب نے صفائی کی مل کے یک رائ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تو سارے جو گھر کے لوگ بھی تھے تو ان کو بھی تھوڑا اچھا لگا کہ ہماری بیٹی بھی تھوڑی بڑی ہو رہی ہیں اچھیتی کر رہی ہیں ایک
جی س اب تو اب ایسی بات تو رہی نہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں بعد کسی رشتتے دار سے ملاقات تہوار پر ہوتی ہے اور وہ ملاقات بہت خاص بن جاتی ہے اور کچھ رشتہ دارس بھی ہوتے جو صرف تہوار پر تہوار پر ہی نظر آتے ہیں
ہاں ہاں ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے بھی بچپن میں عید کا بہت شوق ہوا کرتا تھا لیکن ابھی تو سب سے ملنے کا شوق ہوتا ہے مجھے سب کے ساتھ ملنا ہوتا جائے گ
وہی تو ہے ہی تہواروں میں کھانے کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے ہر تہوار کا اپنا خاص کھانا ہوتا ہے عید پر سوئیاں بکرا عید پر گوشت شادیوں پر بریانی اور دوسریے تہواروں اوپر مٹھائییں کسم قسم کی کھانے کی ہے نا
ہاں بالکل صحی فرمایا آپ نے اور رمضان کا مہینہ بھی بہت برکت والا مانا جاتا ہے ویسے تو ہے نا اور ویسے بھی اگر بکریید کا دیکھا جائے نا تو بقرید بقرعید نہیں ایک تہوار نہیں کہ ہمیں قربانی اور انسانیت سبق دیتی ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہے لوگوں کو لگتا ہے صرف ہم وقت ک را کانے ہے
ہاں تو پر کئی کئی بار تو جی جی مگر کئی بار لوگ تہواروں سے زیادہ کھانے کا ہی انتظار کرتے ہیں ہے کہ نہیں
سب
ہاں کچھ لوگ تو کہتے ہی ہے تہوار تہوار بعد میں کھانا پہلے یہ تو یہ تو سچ ہے
ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم رمضان دہ رکھتے ہیں نا تو نماز ہی پڑھتے گریبوں کی مد بھی کرتے لیکن ہمیں سب سے زیادہ یہ ساری چیزوں کا پوجا تو ایک ہمارا ایک اسپیشل ہے ہی لیکن پھر بھی ہمیں انتار رہتا کہ ہم روزہ جب کھولیں گے کھجور سے کھولیں گے نہیںھجر خھ گ کتنا کائیں گے مطلب
جی جی
رہتا ہے یہ سب
یہ یہ تو درست بات ہے پر پر آج آج کل تو لوگ مگر سوشل میڈیا پر تصویروں اور ویڈیو سے زیادہ مصروف ہوتے ہیں پہلے لوگ لمحہ جیتے تھے انہیں صرف ویڈیو ہے نا ریکارڈ کرنا ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا یہ بہت اہم بات ہے اصل خوشی دل میں ہوتی ہے نہ کہ صرف تصویروں میں ہے کہ نہیں
فرمایا آ نے لوگ سوشل میڈیا کو ایسے دکھاتے ہیں کہ وہی ہماری نجی زندگی وہی ہمارا رہنا سہنا وہی ہمارا کھا بھی ن ہے نا
چ اپنا اپنی پرسنل لائف بھی اپنی سوشل لائف بھی سب کچھ ہی اسی پہ دکھاتے تھے
فائدے دیئے ہیں
ہاں فائدے تو ہے فائدے ہے پر نقصانات تو بہت ہیضری لگتا ہے
جاؤ ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہ جی جی ید یہ اور تہوار تہوار ہمیں تو و شک بھی سکھاتی ہے جب انسان خوشی جی مناتے ہیں اچھا کھانا کھاتے اچھی کپڑے پہنتے تو اسے اللہ اللہ کا شکر ادا کر کرنا ج اس کے پاس اتنی چیزیں ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہوں گی ہے کہ
کیہ لو جو میں تو اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ جو چیزیں ہمیں ملی ہے نا وہ بہت توخ
ہاں وہی تو مطلب اپنے جو جو چیزیں ہم کو ملیں ہیں کیا پتا کسی اور کے پاس ہو یا نہ ہو اسی لیے تو ہمیشہ ہی شگر کا م کیکہ کہ ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا ہمیں ان لوگوں کو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو جو ابھی مشکل میں ہوتے ہیں
اچھا بھائی جان اب اجازت دیجیے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیے گا لہ حفظ